ہلو ہلو ہلو بھائی جان ہیلو آواز آ رہی جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو
وعلیکم السلام سب بڑھیا ہے اور بتائیے آپ کیسے ہیں آپ گھر میں پریوار لوگ کیسے ہے چھوٹے بھائی جان بڑے بھائی جان ابو جان م جان سبھی کے ٹھیک ہے اور بتائیے کھانا پینا ہوگیا کیا کیا کھانے پینے میں کھائے ہیں بھائی د
جی بھائی جان میرے تو گھر بے امی جان ابو جان چھوٹے بھائی جان بڑے بھائی جان سبھی کوئی خریت ہے سبھی کوئی صحی سلامت ہے بھائی جان ہم بھی بہت اچھے ہیں اللہ کی رحمت سے بہت اچھے ہے بہت صحی ہے میرا بھی سواستھ واھ سب صحیح ہے بھائی جان ہم تو آج کھانا ہے بھائی جان وہی تھوڑا چکن بریانی یہی سب کھائے ہیں اور تھوڑا سلاد ولاد کھائے ہیں تھوڑا ٹھنڈا نڈا پیے یہی سب تھڑا کھائے پیے آپ بتائیے بھ جان آپ کیا کیا کھائے ہیں
جی بھائی جان ہم تو بھی ہمارا بھی کھانا پینا ہو ہی گیا ہم تو کھائے ہیں تھورا چکن کھائے روٹی کھائے اور سلاد اور ٹھنڈا اور پیے وہی ہم بولے گ چکن تو آج ہمیں بنا ہے بھائی جان ہم وہ چکن بنانے آتا ہے وہی کافی اتنے مے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم خود کیوں نہ بنا کے وہ جن کو کھائی چیکے کی سوچی ہے آ جا رہے مارکیٹ میں جا رہ لا تو مارکیٹ م ہے دھ کے جی دھ کے جی چکن ہے وہ چکن ج ہے لائے تو وہی بنا اپنے سے پیاز کاٹ کر سب اور اب ب تھوڑا مدد کیے بنایا بناؤ سب بنائے تو تو روٹی تو ممی امی جان بناتی ہے وہی بنایا تو میں ج بڈی ک کاپی آے تو یہ سبھی لوگ کھائے ہیں تو یہ کھ ہم تو گ ہے مارک بت لسی پینے کا من کیا تو ہمارے مارکیٹ میں کافی اچھی لسی ملتی ہے تو یہ لسی اور پیے ہیں پینے کے ا آئے تو ہم ہمارے کوچنگ میں بہت سارے ہومورک ملے ہمارا کوچنگ سب بند ہو گیا بھائی جان تو وہ کچگ ہو بنا لی تو وہ ہمارا تو پجام پڑنے والا ہے تو ٹائم مل نہیں رہا ہے گھومنے کااں جانے ہے کہیں نہیں دوستوں سے مل پا رہے نہیں کھیل پا رہے کھیلنے بھی نہیں جا رہے کاف دھوپ بھی ہے اس سے دھوپ کے کارن بھی نہیں جا پا رہے آپ تو ممی جان بولیے امی جان کے پڑھائی پہ دھیان دینے کے لیے تمہارے اھ میرےاائی ام وہ ہم پڑائی پہ دھی دے رہے دھیان دے رہے بائی جان تو وہ تو ہم ہمب کیا کر رہے ہیں نا جو بھی کوچگ چٹی و م چھٹی ملا بہت سارے ہوم ورک ملے تو کیا کر رہے آرام سے چار بجے بور میں اٹھ رہے ہیں اچھا چ نہا لے رہے باتھ رومک لے رہے اور د د دو گلاس گا پانی پیتے اس کے پینے کے بعدت پیار کرتے جو بھی کوشن تھے بنے نہیں بنتے صبح بناتےا پ دماغ تو زیادہ لگتا ہے وہی کوشن ہم بناتے میں دو تین گھنٹہ جو ج کوچا یادہ لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ر سب ہم بنا لیتے ہے اور بنانے کے بعد تھوڑا کیا کرتے آرام کر لیتے آرام کر م دھاؤ پی کر کا پی کر پھر سویا تھے اس کے بعد اٹھتےئے تو رات کو پھر ہوم ورک بناتے کہ ہم کو اس انٹر میں کو ستر پرسٹی پرسٹ چاہے ہم کو دھیان دینا ہ اور ہم تو روٹی بنا ہے جی ہم تو روٹی بنا ہے بھائی جن ہر سبجیکٹ کا رٹی بنایا ہے کہ ہر سب جی ک کو ایک سے ڈڑھ گھنٹے د دی تھے ویسے تو ہم کوچ ہر وے کا الگ الگ سر سے کرتے ہیں سب الگ الگ سر رکھے ہوئے الگ الگ سر سے کوچنگ کرتےڑ
بھائی جان آپ کو پتا کےے کی آواز آ رہی ہے بھائی جان آپ کو ہیلو بھائی جان پٹ پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے ارے بھائی جان آپ کو کیا بتا میرے بغل ہے ایک بھائی جان کی شادی ہے تو ابھی اپنی چھت پہ کڑا بھائی جان وہی میںیک رہا ہوں کہ آسمان میں ایک دم پٹخے اٹ رہے ہیں دیکھیے ایک اور ا رہا ہے بھائی جان وہی ج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چھت پر سے کہ اگلے والے محلے میں جو ہے نا آگے والے محلے میں وہی وہی وہی پتا نا وہی بھائی جان وہی تھوڑا پٹاخے وٹااکے جڑ رہے ہیں تو وہی آکاش میں بہت سندر لگ رہا ہے رنگ برنگ کے پٹاخے بہت اتی سندر لگ رہا ہے دیکنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت سارے تارے ایک ساتھ آسمان میں تم تمار رہے ہے ہم کو تو پٹاخہ دھنا پھوڑنا بہت کافی اچھا لگتا ہے ہم تو بچپن میں بھائی جان امی جان ابو جان کے سھ بہت سارے پٹاخے پھڑ دیتے ہم تو ابو جا سے کیا آتے تھے وہ سارے میرے لیے پٹاخے لے کے آتے تھے ہم کو تو پٹخے
تو گیا ہے کہ نہیں بھائی جان آپ گئے ہیں کہ آپ کے دوسرے محلے میں تھے آپ ٹ بر ل میں یاد تھا بھائی جان کی کہئی دوسرے بھے میں ٹھنی کا پھائی جا
بھائی جانی جو تھڑا ہے نا نگاہ ان کا تو آیا تھا بلاوا میرے پاس اور ہم تھوڑا اپنے نجی کاروں میں زیادہ تھوڑا وست تھے تو اسی وجہ سے ہم نہیں جا پائے اور تھوڑا ہم کھا پی کے تھوڑا آئے ہیں دور سے تو کھا وہ لی ہے تو تھوڑا ہم تھوڑا آلس آ گیا ہم کو تو اس لیے کور جانے کا من نہیں کیا ہے لیکن ایک بھائی جان ہے جو ہمارے محلے سے ہو کر آگے والے محلے میں ایک گلی جاتی ہے اسی گلی میں اس بھائی جان کا شادی ہے ان کا تو جب یہ جب لڑکی وڑکی پسند کیا گیا تھا اس ٹائپ تک گئے تھے بھائی جان اس ٹائم ہم کو بلایا تھا یہ لوگ تو اس ٹائم تو ہم گئے تھے لڑکی ڑکی دیکے تھے تو اچھی تھی لڑکی تو کافی اچھی تھی بہت پڑھی لکھی بھی ہو پڑھی لکھی بھی تھی تو اس س سارا نگاہ اگاہ طے ہوئے ہو گیا تھا تو وہی ہم تو نگاہ میں نہیں جا پائے ہیں لیکن ابو جان گئے ہیں تو سوچے ابو جان تو گیا ہی ہے تو پھر ہم نہیں جائیں گے تو کام چل جائے گا تو وہی نہیں گئے ہیں وہ چل تو وہی دیکے ایک اور ابھی فھوٹا بھائی جان یہ کتنے سندر لگتے ہیں بھائی جان آ ان میں جب پٹتے تو کہو بہت اچھے لگتے ہیں ہم تو ایسے ہی بچپن میں بھی بہت سارے پٹااکے پھڑتے رہتے
جی بھائی جان جی تو سنے بھائی جان کی جی بھائی جان ہم تو سن بھائی ج آپ کوون ل ٹو سب ہو چکا آپڑ سے گریجویشن کاڈن کروا تو سننے بھائی ج آپ کو یہ ام ایام دینے گئے تھے پڑھنا ہوتا آپ کا ایگزام کیسا بھی تھاب جا
بھائی جان میرا ایگزام تو صحیح سنے ہیں بھائی جان ہم تو انٹرٹر کا سب پڑھائی وائی سب میرا کمپلیٹ ہو گیا ہم ایگزام اگزام دے دیے ہیں بھائی جان ہم تو وہی تھوڑا فارم وارم بھرے تھے سوچے تھے کہ اب جتنا سارا فارم وارم آئے گا سارا فارم وورم بھرتے رہیں گے کیونکہ فارم وم بھرتے رہیں گے تو کہاپتہ خھدا جانے خھدا کے اہمیت سے کہیں اچھا خاصہ کہیں نوکری لگ جائے تو وہی فارم وورم بھرے تھے تو میرا پٹن ضلع میں تھوڑا میرا سینٹر پڑا تھا میرا ایک ایگزام کا جان تو وہی تو ہم پٹہ ضلع میں گئے تھے ہم پچھلے ہی مہینے میں گئے تھے بھائی جان ایگزام دینے اور وہاں پہ گئے تھے وہاں جانے سے پہلے ہم لوگ تین بھائی جان جو تھے وہ تینوں بھائی جان وہ لوگ کا وہیں پہ سینٹر ہم لوگ کا پڑا ہوا تھا جانے سے پہلے ہم لوگ وہاں کا سارا راستہ واسہ کےاں پہ کیسے کیسے جانا ہے سارا کچھ دیکھ کے لیے تھے کیوںکہ اب تو آن لائن کا زمانہ ہے تو سب پہلے گھر پہ بیٹھے بیٹھے سارا کچھ پتا چل جاتا ہے سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے کیوںکہ سب آن لائن کا زمانہا ہے تو وہی ہم آن لائن ہی ہم دیکھے تھے ہم سب کہ کہاں سے کیسے کیسے جانا ہے سب سب کہاں سے کیسے کیسے جانا ہے تو وہی ہم گئے ہیں توب وہی آن لائن سب چیک کیے تو ہم کہا کہ کہ رات کو ہی ہم کہا کہ تھے کہ بس سے پہلے ہی سوچے تھے کہ اگر لیٹ ہو جائے گا تب تو کسی بھی کوئی ایگزام میں اب جانتے ہیں بھائی جان ایک منٹ بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو گیٹ دروازہ بند کر دیتا ہے تو اسی لیے ہم کہ کہ تھے کہ ہم رات میں ادھر سے ہم بس ہم لوگ پکڑ لیتےے تینوں بھائی جان مل کے یہاں سے کچھ ہی دوری پہ ہم لوگ کا یہاں پہ بس اسٹینڈ پڑتا ہے تو ہم لوگ رات میں سبھی کوئی سب رائے بھی چار کر لیے گھر پہ جانکاری وکاری دے دیے اور کا ہم لوگ س کوئی اپنا اپنا سب کپڑا اپڑا ایک دوسر اپنا پیک اک کر لیے تھے سب کاپی کتاب ضرورت کی سامان چیز لے لیے تھے بیگ اگ سب تھ کر لیے تھے رات کو ہم لوگ ا کہ یہاں سے نکلے س سے پہل ہم اپنے گھر سے راستے میں ایک بھائی جان کا گھر تھا تو ہم وہاں پہ وہ بھائی جان کو لے لیے پھر تھوڑا کچھ آگے گئے تو ایک اور بھائی جان کا گھر تھا راستے میں تو وہ بھی بھائی جان کو ہم وہاں سے لے لیے وہاں سے لینے کے بعد سبھی بھائی جان لوگ وہی ہم لوگ گئے بس اسٹینڈ میں وہاں سے پٹن کا بس لگا ہوا تھا بھائی جان تو وہیں سے ہم لوگ پٹن کا بس پکڑے اور پٹن کا بس پکڑ لیے بھائی جان وہاں سے تو وہیں پٹن کا بس ہم لوگ پکڑے تھ رات کو ہم لوگ سیٹ پہ بس میں تو سب طرح کا سویدھا تھا لیٹ کے بھی جانے کا شوق بھی جانے والا تھا اور سیٹ بھی نارمل بیٹھ کے جانے والا بھائی ج تو ہم وہاں پہ ہم لوگ تو لیٹ سے گئے تھے تو ہم لوگ تو بیٹھ کے جانے والا تھا تو ہم لوگ تین گھنٹہ کا سفر تھا بھائی ج تو وہی بس میں ہم لوگ بیٹھے وہی ہم لوگ کہ کے کہ تھوڑا سب کوئی موبائل چلایا پانچ منٹ سب بھائی ج لوگ ہم لوگ موبائل وائل چل وہ موبائلل چلےلانے کے بع ہم لوگاتے تھوڑا پڑھائی اڑائی کر لیے موبائل پہ کیونکہ اب سارا چیز پڑائی ان لائن ہی ہوتا ہے موائل پہ تھوڑا کیےنائن موبائل اوائل پہ تھوڑھائیڑائی کر لیے تھڑاشچنیےی کر لیے کہ ایگزام میں کیا کیا آئے گا کیا کیا نہیں آئے گا تو وہی ہم لوگ لگ بگ بھورواں میں پہنچ گئے تھے تین بجے تین بجے وہی ہم لوگ بھوروااں میں پہنچ گئے تھے وہاں پٹنہ ہم لوگ سبھی کوئی سبی بھائی جان لوگ ہم لوگ پٹن میں ت تین بجے چار بجے پہنچ گئے تھے اس کے بد ہم لوگ وہاں سے صبح تو ہو ہی گئی تھی تو وہاں سے ہم لوگ ایگزام کا سینٹر دیکھے کہاں پہ ایگزام کا سینٹر ہے جا اکے سب دیکھ ا کے پتہ کر لیے کہ کیا کیا کب کو کیسے کی سین لینے والا ہے اور کہاں کہاں سے انینٹری ہونے والا ہے کی کہ اس کا تو بلڈنگ اتنا بڑا تھا بھائی جان اتنا بڑا بھون تھا اس کا ج پرھا بھون کا اس کا نام بھی بہت اچھا تھا باپو پرھا باپو پرکچا کیندر تھا اس کا نام بھی بہت بڑا تھا اور جیسا اس کا نام تھا ویسا ہی اس کا بلڈنگ بھی بہت بڑا بلڈنگ تھا اس کا تو وہی ہم لوگ سب پتا وتا کر لیے کہ تو وہی ناشتہاستہ کیے تھوڑا اچھا جگہ دھو کے وہی تھوڑا ناشتہ واشتہ کرنے انے کے بعد ہم لوگ پھر سے پڑھائی وڑائی کیے پڑھائی وڑھائی کیے تو ہم لوگ پھر سے پہلے والا سیٹنگ میں تھا تو دو ہفتے جان رہے ہر چیز کے دو پرنالی میں ایگزام لے رہے بھائی جان تب پہلے والا جو تھا سیٹنگ میں وہ تھوڑا دونوں بھائی جان کا تھا تو پہلے والا سٹنگ میں وہ دونوں بھائی جان لوگ گئے اور دونوں بھائی جان لوگ گئے اندر بیٹھ کے پرکچھا دے رہے تھے اور ہم بھائی جان لوگ کا ہم باہر انتظار کر رہے تھے اور پھر ان لوگ کا جب آیا تو پھر ہم سیکنڈ والا سیٹ سیٹنگ میں بھائی جان گیا میرا ایگزام تھا سیکنڈ والا سیٹنگ میں تو ہم دیے وہی ایگزام وگزام تو میرا تو ایگزام بہت کافی اچھا جگا یا کیونکہ ہم پڑھ لکھ کے گئے تھے تو ٹھیک ہے بھائی جان تھڑا میرے کال پہ فون آ رہا ہے بھائی جان تو ہمپ سے پھر بعد میں بات کرتے ہیں یا پھر پھر کبھی بات ہوگی بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان خدا
خودا ٹھیک ہے بائی جے خودا بس